ہیلو ہیلو عید مبارک
آپ کو بھی عید مبارک
اور کیا مزاج ہے
سب بڑھیا ہے بس تیاری کر رہے ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں گھر پہ ہاں
بڑھیا ہے اور تئیے کافی دن ہو گئے آپ سے ملی ہوئی
ہاں ہمیں بھی آپ سے ملےا آپ
ملاقات کرتے ہیں آپ سے اور فیملی کے ساتھ س ہی پریمان کے ساتھ اپنے
بھی جائیے
ہاں ہاں
ہوں اور سب بڑھیا ہے اور سب نے آ نماز پڑے
ہوں ہ ہاں آج ہم نے بھی نماز کی تھی ہ مسجد وغیرہ گئے تھے آپ
نہیں مسجد صرف وومین جاتے ہیں آدمی جاتے ہیں
اچھا
ہاں
ہاں ہ ہ ہ ہاں ہمارے یہاں یہی ہے نہیں تو آج کل تو ہو گیا ہے نا سب بھی جانے لگ گئے ہیں کہیں کہیں پر ایسا ہو گیا ہے
ہاں یہ تو ہے ہو گیا ہ
اور کیا کھان پان بن رہا ہے آج کیا کیا پکوان بنوا رہے ہیں وہ
آج وہی سب پن رہا ہے
ہاں ہاں ب
کو بریانی قورما جردہ
ہاں ہاں یہی سب بنتا ہے ہوں کون کون آیا ہے
کالا آئی ہے اور پھپی آئی ہے ہاں
ہ ہمارے یہاں تو دو تین روز سے ہی پہلے ہی سے ہی لوگ آ گئے تھے تو
یہی سب آئے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں تیاری کر رہے ہیں بنانے کی ہ ہاں اور سب نئے نئے کپڑے بھی پہنے
ہاں ہاں اور میں نے بھی بہت اچھی ڈریس بنوائی ہے اور میری جو خال ہے انہوں نے تو مسالا اتنی بڑھیا وہ بنائی ہے نا ڈریس بس بہت ہی سندر بنائی ہے
میرے بھی پے بھیجے تھ ہم لوگوں کے لیے کپڑے بہت سندر سندر اچھا اچھے ڈزائن کے کڑائی کے کپڑے بھی تو مہینے پنک ہاں ہاں
آپ نے بھی اس دن جو سوٹ پہنا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا
ہاں وہ کڑا کڑائی کا تھا نا ہاتھ سے کاٹتے ہیں اسی کا ہاں اور بتائیے
ہوں بس کچھ نہیں بس مہمانوں کی وہ چل رہی ہے مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں عید کا تہوہار ہے تو ک ٹائم تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس دو منٹ
پاس نہیں آ لگے ہوئے ہیں ہاں کھانا وانا بنانے کے لیے
جی جی یس
ہوں بس ابھی ان کو ناشتہ کروایا تھا مہمانوں کو
ہوں ہوں ہ
ہاں
ہمارے بھی بس ایسے ہی کچش کوئی ناشہ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے سب لگے ہوئے ہیں
ہاں لگے ہوئے ہیں صحیح بات ہے اب بس دستر خوان بھی چھائیں گے کھانے کے لیے ہاں جب ہو جائے گا یہ سب ہوں
اور ہوں کیا بتا بس تیوار کی تیاریوں میں تھے دو تین دن سے اور آج تو لگ رہا ہے کچھ کوئی نہیں پائے گا کہیں جانے کا بھی نہیں ہو پا رہا ہے لوگ مہمان آنے میں لگ ہیں اور کچھ آنے بھی والے ہیں تو بس ناشتے پانی کی تیاری کب
ہاں یہی سب چل رہا ہے ناشتے پانی کی ہوں ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ہے کسی سے اپنے لیے مبنے لیے س نہیں میں لگے ہوئے ہیں ممان میں ابھی تو اور آئیں گے نا
ہاں وہی تو آج ت دن بھر رہتی ہے رہائے گا پھر ہمیں بھی جانا ہے اس
ہاں ہم بھیا ہاں عید پہ ہاں ای ہی ایسے ہی چلتا رہے گا اور
ہوں اور کیا بتائیں بس ملاقات کرے کہ آئیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو
آئیں گے آپ بھی آ جائیے گا
ہوں ہاں آئیں گے آئیں گے اور چاچی جان وغیرہ سب بڑھیا
ہاں سب بڑھیا ہے چا چان ہاں سب خیریت ہے سبھی لوگ کھیل آ ہیں س ل اور وہ دال دادی وہاں گئے تھے نا حج پہ ہیلو
ہاں جی آوازی آی
ہیلو آپ کو ہاں دادا داد ہاں دادا دادی ابھی حج سے گ تھے
ہاں ہاں میں نے ہاں آپ کے فوٹوز دیکھے تھے اسٹیٹس دیکھا تھا آپ کا حج کا ہ ہ آپ انہیں چھوڑنے گئے تھے شاید ہے نا
ہاں چھوڑنے کے لیے گئے تھے اور وہاں سے وہ پانی بھی لائے تھے نا
اچھا اچھا اچھا
تو وہ س ہاں ہد کا پانی ہوتا ہے ہاں تو وہ مان آئیںے تو ان کو بھی دینا ہے نا ا وہ لوگ آئے نہیں تھے نا جب سے ہ آ وہ بہت شد ہوتا ہے
ہاں ہاں ہ ہ
کوئی پیتا ہے نا تو اس کو مطلب بیماری دور ہو جاتی ہے تھوڑی بہت
ہاں ہاں آر وہ وکرم وہاں کا پانی الگ ہی ہوتا ہے
ہاں الگ ہی ہوتا ہے ہاں ہاں ہ ہ ایس ہی ہوتا ہے بہتل سے ملتا ہے وہ پانی
ہاں جی
لائن لگاتے ہیں تب بھر بھر کے لاتے م سےے ہ وہ بہت اچھا اچھا ہوتا ہے ش ہوتا ہے نا
ہاں حج پہ جانا بھی وہی ہے نصیب والوں کوئی اللہ کو بلا لو س کہ وہی جا سکتا ہے بس
ی والوں کی بات ہے اللہ جس کو بلا لے وہی
ہاں
وہی ہے ہاں نہیں جا پاتے ہاں ہاں جب گئے تھے تو ہم نے پورے مطلب گاؤں میں جو بھی لوگ ہیں ہمارے آس پاس پڑوس کے گاؤں میں دعوت بھی دی تھی ہم نے
ہوں ہوں
ہے نا یہ اسی لیے دعوت ووت بھی کرائی تھی
ہاں ہاں وہاں وہاں سے آک کرتے ہیں داوت وغیرہ نا ہ بلیی وغیرہ بھی دیتے سر بچ
ہاں آ جائیے مل جائیے آپ بھی
ہاں دیکھیے شام کو ہم ابھی تو پھر ہمارے یہاں پہ مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے
ہ ہاں اپنے لیے مطلب گ گھومنے نہیں جا سکتے ابھی تو مہمانوں کو دیکھ نا پڑے گاپ پھر جائیں گے بع میں
جائیں گے ہاں ہاں کیونکہ جن جو پہل سے آگیا ان کا تو پہلے دیکھنا ہے نا پھر اپنا دیکھنا
ہاں دیکھنا ہے پھر جائیں گے اچ اور دو تین دن سے صفائی میں لگے ہاں
ہوں ہ ہ ہ
اور سب سفائی میں ہی لگ لگے ہوئے تھے سارا کمرے ومرے س ہاں سبھی نے فائڈ ہ اور ہیلو
آواز بتائیے ہاں ہوں ہ ہ آج آپ نے جو اسٹیٹس لگایا تھا ماسال اللہ بڑا سندر لگ رہا تھا آپ کا جو ڈریس تھا بہت اچھا لگ رہا تھا
اچھا ہاں آپ نے بھی لگایا تھا بہت اچھا ہاں بہت ہی سندر ڈریس تھی آپ سین تھی آپ کی بھی ہاں اس کا پلازو بھی آپ کا بہت ہی سندر لگ رہا تھا ہوں اللہ کا شکر ہے سب کو امر والا ہاں اوپر والا سب پہ برکت دے ایسی
ہاں جی ہاں جی
سب کے گھر میں برکت فرمائے اوپر والا اللہ کی سب کو کہ ہم لوگ دوسروں کو بھی دے پائائے
صحیح بات ہے صحیح صحیح بات ہے اللہ ہاں اللہ آپ کو اس عید پہ ڈھیر ساری خوشیاں اور برکت ادااک فرمائ
ہاں آپ کو بھی مبارک ہو عید آپ کو بھی اللہ حسید
ہاں شکریہ شک کیایا
آپ کو بھی شکریہ اور سب بڑھیا ہے ہ
ہاں اور بتائیے سب مطلب کہ ابھی تو تیاری چل جائے گی کھانے پینے کی نا
چل رہی ہے مسالے وسالے پیس رہے ہیں
ہوں ہوں ہوں تو آپ کے جو ابو ابو بناتے ہیں چاچی یہ وہ امی بناتی ہیں
امی بناتی ہیں
اچھا ہاں ہاں ہ
امی بناتی ہیں یہ سب مسالہ وسالا پیس رہی ہیں ممی
ہوں ہوں
بریانی بنے گی می میٹھے والی میٹھے والی بریانی بنے گی یہ سب
ہاں ہاں ہماریے بھی شیخ قورما وغیرہ بریانی وغیرہ یہ سب بنائیں گے ہمار یہ بھی لگے ہوئے ہیں کچن میں ہمیں تو ابھی خین نہیں کرنا ہے لیکن کرنے والالے کر رہے ہیں
ہوں سی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم گاؤں میں آئے ہو ہیں نا تو اسی لیے سب لوگ مل کے کر لیتے ہیں
ہاں ہم لوگ بھی اپنے اپنے گھر ہی آئے ہوئے ہیں سب سات میں ہی کرتے ہیں عید عید جو مطلب دونوں بڑی بڑی عید تو بکرا عید اور یہ میٹھی دونوں ہم پریوار کے سات ہی کرتے ہیں باقی جو
ہاں پریوار کے ساتھ چھوٹا موٹا تو چلو اپنے وہیں پہ
ہاں جی ہاں جی اور اس سمے تو چھٹی کا ٹم ہے تو آرام سے ہ
تا ہے کہ ایک ساتھ عید مناؤ بہت ہی اچھا لگتا ہے ایک ساتھ چیز ایک ساتھ پہ بیٹھ کے کھؤ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے
ہاں جی ہاں جی تو یہ ہم بھی اسی لیے اب تو چھوٹیں بھی ہے کوئی اسکول کی بھی
فیری ہیں تو ہم ادھر آگے اب تو اپنا رہ کے جائیں گے کچھ ٹائم
ہاں سصیح ہے ہم بھی یہاں پہ رہ کے جائیں گے کچھ ٹائم دادا دادی کے ساتھ خالا خالی خالا کالو کے ساتھ پھوپا پھوپی کے ساتھ اچھا لگتا ہے وہ لوگ بھی بولتے ہیں کہ آپ لوگ آتے نہیں ہو ہاں وہیں پہ آپ پڑھائی کرتے رہتے ہو ہاں کے جایا کرو جب ملو گے تبھی تو آپ کو پتا چلے گا یہ اس کو کیا بولتے ہیں کیا کیا نہیں بولتے ہیں کیسے ہوتا ہے ہاں اب بچے تو یہ ہے کہ ماں باپ لے کے چلے جاتے ہیں شہر پہ
ہوں ہ چلیے ٹھیک ہے چل چلیے رکھتے ہیں رکھتے ہیں چلیے اوکے اللہ حافظ ہ